لیکم وعلیکم السلام بھائی یار اپنے بہن کو کیونکہ میرے کو فیم آ گیا بھائی
بھائی آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں بھائی
گھر پہ سب ٹھیک ہے
گر بار صحب ٹھیکا تو اسی وقت کال کی بھائی میرا فیم آنے والا تھا کیا کرتے ہو ایک گنا ہے
اس کو لے کے یہ لے کہ تین ہے اپ یہ کریں گے تو دو ہی رہیں گی
اچھا اچھا کیا کرتے ہو آپ کچھ شرم نہیں آتی ہے میں نے پیسے بھرے ہے کیا کرتے
پلیز پانچ منٹ اس پہ دس منٹ دے دو تو بس
کیا کرتے ہو بہنا پیار آپ میرے کیریئر کے ساتھ کھیل رہی ہو کیا کرتے ہو آپ اور پے کیریئر کے ساتھ کھیل رہی ہو یہ گنااہ ہے
میں نے کوئی کرکٹ کے ساتھ آپ کے نہیں کھیلا ہے
ہاں اپپ نے بہت کھیلا ہے میرے کیریئر کے ساتھ کھیلا ابھی میں جیتنا وہاں پر پیسے
اچھا پھر ہمیں کچھ دلاؤ گے کھانے کے لیے
ہاں جب جیتیں گے تو
تو مطلب جیتتے ہو یا
میں جیتا ہوں میں جیتا ہوں ادھر پر فیم لگاتا ہوں مزہ ہے بہت ایک طرح کا نشہ ہے اتنا پتہ ہے آپ کو
اچھا اچھا تو پھر آپ کیوں کھیلتے ہو اگر یہ نشہ ہے
یہ نشہ ہے یہ نشے سے بیسٹ ہے نا اس نشے سے دپائی و خان سے بیسٹ نشا ہے
آب کوچھ زیاد ہی نش کھیلتیو نہش
ہاں یہ بہت ہے جب آپ کھیلو گے نا یہ کو بھی ن اچھا لگ جائے گا اس کا
اچھا نہیں نہیں مجھے نہیں پتا ہے اور نہ یہ مجھے کھیلنی ہے ایسی گیم
ہاں جی ہاں جی یہ نشہ ہوتا ہے نشہ خون خون میں ہوتا ہے مجھے پھول کا نشہ ہے خون میرے ساتھ آتا ہے کھیلنے ابرار مزمل میں فہیم سلمان ایشام ہاں سب کھیلتے ہیں
اچھا اچھا اچھا
ہاں یہاں پر بہت کھیلتے ہیں نا ڈلگیٹ میں خوج گی میں ہے نا میں خوج ہوں نا اسی لیے
لیکن آپ پیسے کہاں سے لاتے ہو اس کے لیے آپ کماتے نہیں ہو
او
اب تو کم آتے نہیں ہو نا
ا درا بائے پی س تو بابرا
ہیلو میں نے بولا آپ تو کہماںات نہیں ہوناا
بھائی بھائی میں خوج ہوں نا ویسے ہی مجھے کھلاتے نا خوج کو عزت ہوتا ہے اگر ک خوج کو پیسے بھی مت نا ہونگے جیب میں اس کو عزت ہوتا ہے نا بہت
اچھا اس کو کہتے ہیں بھیک میں کھیلنا اس کو خوجگی نہیں بولتے ہیں
بھی کہ بھائی جب میرے میں ٹیلنٹ ہے تو کبھی بلاتے ہیں نا یہ لوگ آ جاؤ کھیلو میرے ساتھ کھیلنا بھی آنا یہ نا آپ کو میں بتاؤں گا آپ کو آتی ہے اچھی ٹور اینڈ ٹریول کا کام کرنا اور وہ بتائیں گے ہاں مجھے سکھاؤ ویسے ہی ہوتا ہے یہ بولتے ہے مجھے سکھاؤ میں سکھاتا ہوں ان کو
اچھا اچھا اچھا اور بتاؤ
ہاں ببات بھی ائی
مجھے بولو آپ نے مجھے کہا تھا میں آپ کو بہن لبوبو دلاؤں گا آپ نے مجھے لبوبو لا دلایا نہیں
کیا
لبوبو ڈال آپ گئی تھی آپ مجھے لاؤ گے
کیا لاؤں گا
لبوبو ڈال نا
لبوبو ڈال
لبوبو ہاں
اچھا ہاں لبوبو وہ لائے گی نا بہن آپ کو لبوبو
اور آپ نے میرے
میرے لیے لائی ہی نہیں وہ لبوبو وہ لائے گی نا بہن آپ کو لبوبو جب انابیہ کا برتھ ڈے ہوگا وہ آپ کو گفٹ دے گی
او اچھا
ہاں جی
اچھا اچھا
آپ انابیہ کو بھی گفٹ لانا ہے تو کیا لائیں گے ہم گفٹ بتاؤ نا
میں لارہی ہوں اسکوٹر اس کو ٹین تھاؤزنڈ کا
آپ تو امیر ہو بھائی میں غریب ہوں میں نہیں لا سک
نہیں یہاں پہ آج غریبی امیری آپ کی نہیں چلے گی آپ کو کچھ نہ کچھ لانا پڑے گا
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں بھائی جان ہمیں تو مکان بھی نہیں ہے ہم کیا کرے ہم اتنے غریب ہے
ہاں آپ زیادہ ہی غریب ہے تبھی تو آپ کے اکاؤنٹ آپ کے پاپا کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں
ہاں ہاں بہت اکاؤنٹ میں پیسہ ہے وہ آپ دیکھتی ہو نا اتنے اکاؤنٹ میں پیسے کیا کرتے ہو آپ نظر مت نہ مارو آپ کی نظر بہت تیز ہے
ہاں آپ کی طرح
اچھا ہاں ہاں آپ کی نظر آپ کی نظر بہت تیز ہے آپ کی نظر نہ بہت تیز ہے
آپ کو لانا تھا نا فون اب کون سا فون لاؤ گے
میں لاؤں گا نا ایس ٹوونٹی فور وہ لاؤ گا چالیس ہزار کا
اچھا اچھا
ہاں جی غریبی ای ایم آئی پہ لوں گا نا میں غریب ہوں نا قستے
بولوں کہ
نہیں قسط بھروں گا نا پھر ب بھرے گا نا پھر قسط ایک ایک مہینے کے بعد ہاں قسطیں بھرنے ضروری
وہی کہہ رہی ہوں کہی وہ آپ کی کس طرح نکال دے
ہاں ہاں وہ میری قسط نہیں نکلے گا اس نے اس نے بولا مکان لینے دو پھر لاں گا میں تمیں جو پسند ہے وہی لاؤں گا ہاں جی آپ کا باپ کہاں بولے گا جو آپ آپ سوچے نا ایس ٹونٹی فور لوگو وہ بیسٹ رہے گا میرے لیے
اچھا اس کا کیمرہ بھی ویسے اچھا ہے
ہاں اس کا کیمرہ بھی اچھا ہے آپ آپ ہوناا کالی اس میں آپ سفیدہ ہوگی
اچھا اچھا اور
نہ یہ کون چیزیں دے رہا ہے وہاں سے
چلا با اپنے فیس
فرش
ہاں
او کیا فریزیں بولتے فریم بولتے کیا کرتے
وہ فریز بھی بولتے ہیں فریم بھی بولتے ہیں جا کے پہلے سرچ کروں بنا پتا ہی نہیں ہے آپ کو کچھ
ہاں میں نے تو آگ آپ ہی کے منہ سے سنا ہے فریز فریز کیا ہوتا ہے ذرا سرچ کرو وہ بتائے گا گلاب کو سیدھے فریز کیا ہوتا ہے
اب ابھی پڑھے لکھے ہونا ہم تو ان پڑھے ہمیں
ہاں کرتات ہاں بتاؤ بتاؤ کنٹینو بہن جی
ہاں بتاؤ نا آپ کچھ بتاؤ
آپ ہی بتا کو یار آپ ادھر سے ڈالتے پیسے میرے کو میں غریب ہوں نا بہت
ہاں اور کیا میں نے بکھاریوں کے لیے کھول رکھا ہے نا
ہاں ہاں میں بکھاری ہوں نا آپ آپ اگر بکھاری کو دے دو گے خدا ثواب
آپ سب سے بڑے بھکھاری ہو آپ کو پتہ ہے یہ بات
ہاں میں سب سے بڑا ہوں نا اس لیے آپ چھوٹے بھکھاری کو ہی دے دو میں آؤں گا نا چھوٹا بن کر
نہیں نہیں آپ بڑے بخاری ہو
نہیں نہیں میں نہیں بڑا بکھاری ہوں آپ بڑے بکھار نہیں آپ بڑی بکھار نہیں ہو کیا کرتے یہ کب آیا پاپا ک کب آیا دکان سے واپس
اد
اچھا اچھا ا اس کو آپ د دو چائے وائے اچھی سے ا اسس کو فریش کرو چائے پی کر انچوائے دو اس کو اور روٹی دو اس کو ہی جائے گا پھر دکان پر ہاں جی سنا ہاں ہاں اور بتاؤ آپ یہ کدھر تمہاری ماں کدھر گئی ہے اس کو نہیں ہوتا ہے اردو میں بات کرنا
کس کو
آپ کی ماں کو
ہاں اس کو بھی آتی ہے
تو پھر اسی کو برو نہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہو ایگا تو کری کی نہیں
ہاں یہ بول رہی تھی میں بھی کروں گی لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا وہ
ہاں میں کہا ویسا اردو سمجھ آتا ہے میں عربی اردو سیکھتا ہوں نا اسی لیے
کیونکہ آپ کو آتامت ہے اردو اسی لیے
ہاں ہاں مجھے کہاں آتا ہے اور دکان ہے تبھی تو اس پر کر رہا ہوں اور بھی
ہاں آپ ادھر ادھر کا اور دو کرتے ہیں اس پے کیا ل
ہاں ہاں آپ کو دکھتے ہےا آپ کرتی ہوں نا بہت اچھا اردو میں فدا ہو گیا آپ کے اردو پر ماشاء اللہ ہاے نظر نہ لگے استغفر اللہ استغفر اللہ کیا کہتے ہو آپ ذرا کچھ شاعری واعری سناؤ وہاں سے آپ
پتا ہو یہاں کو کب جانا ہے
آج نانیحال جائیں گے نا اس کے سمر ویکیشن کے بعد جب پانچ دن رہیں گے کو تو پھر جاؤں گا میں اچھے سے وہاں پر
اچھا اچھا
ہاں جی
اچھا ٹھیک ہے آپ کا برتھ ڈے کب آتا ہے ویسے
اوکے میرا برتھ ڈے آتا ہے نا ٹین جنوری کو آپ نے تو میرے کو گفٹ ہی نہیں دیا آپ بہت کنجوس ہو میں بھی کہا دوں گا آپ کے برت ڈے پر گفٹ یے یاد رکھنا
اچھا
سنا یہ بات یاد رکھنا ہے میں وہیں سے ناک پور جا رہا ہوں
مت دو مت دو ہم ہمیں چاہیے آپ کی گفٹ اب میری بہن کا بھی برتھ ڈے تو آپنے ان کو دیا نہیں
اچھا اب آپ کی بہن کا بھی برتھ ڈے ہے کیوں آپ کی بیہن کہا اس کو تو میں لاؤں گا گفٹ مگر آپ کو نہیں لاؤں گا میں گفٹ
اچھا
ہاں یہ بات یاد رکھنا آپ نے مجھے دیا گفٹ کچھ میرے برتھ ڈے پر
نہیں میں کیوں دونگی آپ برتھ ڈے مناتے ہو جو ہم آپ کو مفت کا گفٹ دیں گیں آپ بناتے ہیں نہیں ہو
اؤں گا نہ دینے
اور بتاؤ
اور کیا بتاؤں گا اور بتاؤ آپ ہی پیو چائ وائ اچھے سے تو
اب اس کے دوٹاسک کب کرو گےہا
ہاں کروں گا باد میں کریں گے
لیکن اب
باد میں کریں گے
چل دیھیان ختم کرتے
ہاں ہاں یہ ختم کریں گے اس کا ٹینشن ہی ختم کریں گے
ہاں اور کیا تکلیف ہوٹھاتی ہے
اور بتا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
کے اوکے اوکے اور بتاؤ میں بھی ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو ہاں جی چلو بیٹھ رہا ہو خدا کے حوالے میں بھی بیٹھتا ہوں چلو بیٹھو اب بعد میں کرنا
ا اوکے